ہیلو ہلو ہیلو آپ ٹھیک ہو
ہلو
ہلو بات ٹھیک ہو ہلو
ہلو
ہاں میں بھی ٹھیک ہ ایک بار سنا ہی دے رہا ہے نے بولا آپ ٹھیک ہو
ہاں جیا آپ کی آواز ہی کیا دیے گا
اصل میں نےا ن ت ش بہت مج نا
ہاں
ج مونگ دال تھی ہمیں راجما دال تھی
کس نے بنا وہ کس نے بنائی تھی راجما دال
ہم ش
اچھا اچھا اچھا
بول دے نا کوئی بات نہیں ہم دو تین تھپڑ مار دیں گے توبک تبوک کھایا ہے
شم شمالین گسالخ
ر ہ م رگر
ماچا لا تو کھایا ہے
ما چلا آ تو ہاں
وہ کس کار کا ہوتا ہے
وہ پت نہیں پلک کلر کا ہوتا ہے
ہوتا ہے گھر سے نہ پتہ ہے نا وہ اونٹ کے اڈ سے بنتی ہے
اون کے آٹ سے کیا بولتے ہو ا کے آان سے اور سید بولنا تھا بتے اونٹ کے آ سے
اور ہمیں چکن چستہ پکایا
اچ چکن چکن چستا بنایا تھا اچھا اچھا چکن چستتا بنایا تھا آپ نے یہاں
ہاں
اوکے اوکے اس نہیں چکن روز تو نہیں بنایا
ہاں چکن اس کا بھی ب
کیا اس اسہہہ نہیں بنایا تھا
اس اس کا استعمال ہوڑا ہے
اچھا اس کا استعمال ہوتا ہے اچھا اا اس طرح نہیں ہوتا ہے استعمال
اب آپ کوول ہی پتہ ن کیا س کورن پیھ ک پ آج موسم چا تھا
ہاں بہت موسم اچھا تھا وہاں سے نہیں تھا موسم اچھا وہاں سے نہیں تھا موسم اچھا وہاں سے موسم اچھا اچھا اچھاچ اچھا جی اچھا جی اچھا جی بارش کتنی بارش ت
تو س میں
کتنی بارش تھی وہاں سے
برپے سب ٹھیک ہے مو و
ہاں گھر پہ سب ٹھیک آ گھر پر سب ٹھیک
اور بتاؤ آپ کچھ
میں کیا بتتا ہوں آپ کے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے
اور آپ کو کل سپول جانا ہے
نکال کے جاؤں گا سکول
آپ
کیا بول رہے آپ نیٹ ورک ہی نہیں ہے وہاں سے
تکمش نہیں گئے تھے
میں نے گیا تھا پ میں شنکرچ گیا تھا
پھر نہیں جی تھے
ہاں جی نہیں نہیں ہم شنکراچار گیا تھا
اچھا اچھا اور بتاؤ آپ
ہاں ہاںاں اور کیا بتاؤں گا اور بتاؤ اب بھی کیسی چل رہی ہے زندگی آپ
میں بھیا
اچھا اچھا اچھاڑیا اوکے اوکے
سٹال نمسکار
ال م کا س
ہ ہ
آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو اچھی چل رہی ہے آپ
کیس گ
ب رہےو آپ
اور بتاؤ آپ ہی کس کلاس پڑتے ہو آپ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو اچھا اچھا کیا ہوتا ہے ا تو آپ تو میری بات ہی نہیں اچ بیھچ پ
ہ ہم نے بی ایڈ کیا ہے تو اب میں نے اپنی ایجنسی کھولی ہے
بی کیا ہے نے بی اچھا دڑی کی ہے آپ نے دڑی
ارے نہیں میں نے بی ایڈ کیا ہے کیا ہو گیا دوڑی کیا کی ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا میں نے بھی میں نے بھی آئی پی ایس میں بھی آئی پی ایل میں گیا ہوں
چپ آئی پی ایس بن گ آئی پی ایس کا فل فم کیا ہے
الیاس پولیسٹیش
علیپور ڈسٹکٹ
میرا دفتر ہے
اور نہیں پولیس
ہاں جی
انٹرنیشنلجسلی سروس آئی پی ایس س نا آپ کو کچھ پاتا ہی نہیں
کیا بہن کو بول رہی ہو اب اس تو خود پتہ نہیں ہے
نہیں م نہیں اسی نے وہی سے تو سنا ہی زیادہ بیٹھا ہے وہاں پہ میں نے بولا کہ کیسے بول رہا ہے تل سے آان سب کت لاگ م
اچھا اچھا جی اوب تو اچھا بولتے ہو تب سے بن جی
کیا
بن جی بن جی بن جی
اچھا ہاں اور بتاؤ
ہاں ہاں اور میں کیا بتاؤ آپ ہی ب آپ کے کیا حال چال ہے آپ کا
سب سب بڑھیا سب بڑیا آپ بتاؤ
اچھا سب بڑھیا اڑی کچھ نہیں
اور میں تو
ا اور میں کیا بتاؤں اور آپ بھی بتاؤں کچھ وہیں سے جانےانے کا
ہم کل جا د ہیں
اچھا کل کدھر جانا ہے ہم لوگوں کو
مجھے ان لوز کے ساتھ جانا ہے
کس کی سر
ان لوز ان لوز سسرال والے
او ان لوز کی س ابھی بات بھی نہیں پکڑی آپ نے یہاں بی کے ساتھ جانا ہے کیا جھوٹ بولتے ہو
میری پگڑی ہے
اچھا کس نے پکڑی ہے
گھر والول نہیں
اچھا کس گھر والوں نے
میرے گھر والوں نے کیا کن گھر والوں نے
اچھا اچھا کن گھر وال لگ کے سات
ان کے گھر والوں کے ساتھ
ان کی ک گو اوے سر
کچھ نہیں اور آپ بتاؤ
اور میں کے بعد بیٹھا ہوں اس وقت مسجد میں مسجد سے
اچھا ڈیویک لانی تھی
کیا
دیو نہا ڈو
اچھا اچھا او دیولانی تھی او آڈر تو دیا ہے میڈم جی نے ا ہو ہو
اور کیا
ی پتاتڈی تین سو میں ہوتی ہے گڑیوں بت آؤ کیوں دم ہو گیا اچھا ری بول گی موسٹر نہیںتے ہو
نہیں
ہاں معاشر تو بڑے لوگ بھی تھے سکی آتی ہے
تھے وہ تو ختم ہم نے کیا پی کے
اچھا اچھاذا پرائز بتا ایک مر کا کتنا
وہ تھری ہنڈریڈ روپیز ہے
ہاں اچھا اچھا اچھا تھ ہڈ کیا کیا سچ بولتے ہو
ہاں اور کیا
ہاں وہ تھری نائنٹی نائن کی ہو گئی ہے
میں نے سین بانڈرن میں پی ہے پتہ نہیں کب
اچھا ہینڈ میں پی اپ نے اچھا اچھا
اور بتاؤ آپ کچھ خاص
اور میں کیا بتاؤں گا خاص
اور بت کچھ خاص اچھا س چلو بیٹھا خدا میں بھی بیٹھتا ہوں
تھینک یو
ا ہی